جی السل
ہلو
ہلو ہاں جی بھائی خیریت سے
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو جناب
اور سنائیے کیا حال چالس
بس بڑیا الحمد للہ آج کل تو شادی میں ہے زندگی الگ احسان الحمد للہ اچھی چل رہ ہے زندگی
اللہ ہی اللہ کے ہاتھ میں یہ زندگی یہ ہے پوری دنیا تو
بے شک
آج کل کے جو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور کاموں میں اتنے وسٹ ہو رہے ہیں کہ مطلب دن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے آج کل کے لوگوں کو
ہاں اصل میں حضرت علی کا کال ہے نا کہ امت سوئی ہوئی ہے موت آئے گی جب جگ جائے گی
جی
ایک کال سرچ کر
جی
ہاں اور سناائی یہ سب بڑھیا مزے میں
جی ہاں سب بڑھیا ہے آج کل تو لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے مطلب جو مطلب نماز بھی پڑھتے دنیا کے کاموں میں اتنے ویسٹ ہو رہے ہیں مطلب آخرت بنانے کا تو وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس
ہاں اصل میں آج کل کی دنیا کا دور یہ ہے کہ لوگ حقیقت سے منہ موڑ لائیں اور جو حقیقت نہیں ہے اس کی طرف دوڑنا ہے
جی
جس سے نہ آخرت کا فائدہ ہونے والا ہے نہ دنیا کا کیونکہ دنیا تو مقدر ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک آپ اپنی روزی کا ایک آخری قطرہ آخری نوالا نکھائیں گے جب تک آپ اللہ آپ کو موت نہیں دوا
جیٹیشر
ہاں
یہی تو جی
یہ ہے بات اور سنائیے کوئی مشغولی وغیرہ
اور تو کیا ہے مطلب آج کل کے جو نوجوان ہے نا وہ مطلب نماز کو تو مطلب پڑھی ہی نہیں رہے مطلب جو ایک دو وقت کی نماز ہوتی ہے نا ان کو ہی چھوڑ رہے کام کی وجہ سے ایسے ایسے لوگ بھاگ لیتے ہیں
ا مت کا تھا میا دل میں
جی وہی تو مطلب اتنا مشغول ہو چکے ہیں کاموں کے اندر ویس کہ مطلب اسلام مطلب ان کے اسلام کے لیے مطلب کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے کچھ بھی
بس اللہ رحم کرے اس لیے تو
وہی تو چلو ایک مطلب پانچ وقت بھی نہیں پڑ سکتا انسان تو دو وقت کی تو پڑتا ہوتا ہے نا جیسےض وہ عشاء کی ہوتی ہے فضل کی ہوتی ہے تو اتنے میں یہ
تو سب سے اللہ کے نبی کی حدیث سے سب سے سب سے زیادہ نقصان مطلب منافق آدمی وہی تو ہے جس کے اوپر فجر اور اس بھاری ہے اگر اس ٹ اس ٹائم حضرت ر کو آدش تمک م آتا ہے حضرت کو ایک ساتھ تھے تھ انہیں ایک فہرست دی گئی تھی کہ کیا کہتے ہیں ہ یہ جو ہے یہ فہرست ان لوگوں کی ہے جو مناف
جی جیشے
آج کل وہ فہرست کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دیا کہ جو جس کے اوپر عشاء فجر بھاری ہو اس کی منافقت کی علامت تین
جی وہی تو مطلب آخرت کہ آکھھیت بنانے کا تو وقت ہی نہیں ہے یہ آ کر کے جگہ تو دنیا میں ائم نہیں
کو سچ بتاؤں آج کل جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں بھی نہیں ہے نا چلو دنیا میں بھی ہ تو سمجھ میں آئے نہ کسی طبقے میں ہے نہ ان کی کوئی ڈنگ کی جاب ہے سب لیبر کلاس ہوئی ہے
جی وہی تو لیبر ہے وہی پانچ سو روپے والی مزدوری کرتا ہے
بس وہ اللہ نے اللہ نے انہیں دنیا میں لیل کر دیا
وہ تو اللہ ہی قدرت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں
نہیں یہ آپ کے اللہ کے ہاتھ میں تو ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی ہے اللہ پاک آپ سے تھوڑی نہا کہ کہ آ نماز نہیں پڑھو ستک نہیں
تو دونوں مطلب دونوں کام کرو نماز بھی پڑھو اور اپنا جو کام ہے وہ
ہاں نہ نہ ہمارے دن میں رہو رہحبانیت بولتے ہیں اسے کہ سب کچھ چھوڑ کے جنل میں چے جؤ اللہ کی عبادت میں مج ہو جاؤ نہ لے نہ ہماری ج میں رہحمانیت آپ جو ہے آپ اپنے ٹائم پہ اپنا کام کریے نماز کے ٹائم پہ آپ نماز پڑیے
سمے کا مطلب جو تو سب کا وقت ف فکس کرو نا جسے نماز وقت تو نماز پڑھو ا اس وقت
بھائی آپ یقین ماننا آپ یقین ماننا جو لوگ جاب پہ جاتے تھ نا
جی
وہ لوگ نماز کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مسلمان کے پاس بندہ نماز کے لیے پوچھنے سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے جاب کے لیے منع نہ کر د
جی
اتنا لوگوں نے اپنا وہ بنا رکھا اللہقات فرمایا
اتنا ڈر بنا لگا ہے مطلب نماز کے لیے مطلب وہ جوب کو تیاگ نہیں کر تگ سکتے نہیں ہے مطلب یہ جز لوگ ہو تھ
بس بھائی آپ ان لوگوں کے لیے نا دعا کریے
جی بے شک کریں گے ان شاء اللہ دعا کریں گے بہت سارے تو ایسے ہوتے جو مطلب جمعے کو بھی چھوڑ دیتے ہے جو مطلب سات دن میں ایک بار آتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بت سب لوگ کو
میرے بھائی جو سال میں ایک بار آتا ہے اسے بھی اللہ پاک ہدایت دے لوگ بعد ایسے ہیں کہ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں پتا ایک چیز بتاؤں آپ کو شیتان کا دھوپ کا ہے شیتان جاتا ہے پانچوں وقت کے نمازی کے پاس کہ بھائی آم نماز ہاں کیا آپ پانچ وقت کی پڑ لو ہاں تو آپ نے وہ قصہ سنا ہے تبلیغی جمات جاتی ہے پانچ وقت نماز کے بعس کہ بھائی آپ اللہ کے راستے چلے تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہو میں تو نماز پڑھتا ہوں آپ ان کے مطلب وہ اپنی نماز سے اتنا مطمئن ہے ان نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہو آپ جو ہے اس بعس جاؤ وہ تو چار ٹائم کی پڑتا ہے تین ائم پڑتا ہے فجر ریشا میں ہوتا ہی نہیں ہے اب جماعت والے اس کے پاس گئے کیا بھائی صاحب آپ تین ٹائم نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ آپ جو ہے دو ٹائم کی اور پڑھنے کی وہ وہ تین ٹائم میں مطمئن ہے وہیوں کہ س کہ بھائی صاحب میں تین ٹائم کی تو پڑھ رہا ہوں آپ پ اس کے بعد جاؤ جو دو ٹائم کی پڑ رہا ہے پھر دو ٹائم والے کے بعد جاتے ہیں وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ جو نہیں پڑھ لے آپ ان کے پاس جاؤ گ بھائی آپ نے پر ڈے جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں ہاں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو یوں کہتے بھائی میں پڑھ نہیں رہا لیکن میں دھوکا بھی تو نہیں دینا نا کسی کو چلو ٹھیک ہے آپ دھوے والے کے پس جاؤ وہ کہتا بھائی میں دھوکہ تو دے رہا ہوں لیکن کیا نام ہے میں یہ چھوڑ کے یہ کر رہا ہوں مطلب لوگ اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نکیوں پہ اتنے مطمئن ہو گئے کہ یہ نکی انہیں جنت میں پہنچا دے گی
جی ب شک مطلب نماز پڑھو اور اور کو مطلب دعوت بھی دو کہ آپ نماز پڑ رہا اپنا نیکی بھی کام الب بھی دو مطلب ایک مست پورا کرو
جو چیز جو اذان اللہ کا کلام آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لے جا رہا وہ ایمان آپ کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا
جی بے شک صحیح بات ہے آپ کی
بتائیوں
جی وہی تو نہیں
اور سنا ہے آپ کی طرف موسم وغیرہ کیسے سورا
ہماری طرف موسم تو ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب برسات بھی ہو رہی ہے پھر گرمی پڑ رہی ہے
کہاں یو پی سے یو پی سائڈ راجستھان سے
مطلب کل کوٹا کوٹا گؤ رہنے والا جو مطلب کل بارش ہوئی تھی پ صبح دیکھا تو وہی موسم کھل گیا
ہاں بہت برا حال ہے گرمی وہ
وہ تو موسم میں کوئی بھروسہ نہیں نا ار ایسے چلتا ہے یا اللہ قدرت چبھی
نہیں بھائی سب نظام ہے اللہ کا احسان ہے ہم لوگ تو ہر موسم کے مزے بھی لینا ہے بعض لوگوں کے ان تو گرمی ہی گرمی رہتی ہے بعض لوگوں کو ہ سردی ہی سردی رہتی ہے سب مختلف ہے اور سب اللہ کا بناائے ہوا نظام اللہ
وہ تو اب اللہ خ
تو آپ فری ہی رہیں گے نا میں آپ کو دوبارہ کال کر سکتا ہوں ن بھیب
جی ابھی تو وقت نہیں ہےساتانا تو یہ کون س رہ
اوکے اوکے چلیے کوئی بات نہیں ابھی سوڑا ٹائم ہو تھڑا سا لو دو منٹ اور بتائیں
پانچ وقتی نماز تو پڑنا چ ہی ہے پہ کتنا تو مطلب
یہ تو میرے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک سب سے ادنا درجہ ہے میرے سے حساب سے نماز کا تو پھر اس کے بعد بھی حقوق ال عباد ہے لوگوں کے حق ہیںپ کہ ہووکھو کہ آج کل کی جنریشن نے جب ماں باپ کو جلیل کر رکھا ہے نا سرے اتوار سے کے اور نقصانات سامنے کی بات کریے پرانے قدیم میں مقوم بتا رہا ہوں میںا
جی جی کشک وہی توے مطلب ایسے ایسے آ گیا آپ تو وقت جو کیا بتائے مطلب پہلے جیسے سا نہیں ہے فقت
ہاں اللہ پاک نے وقت کی قدر کھینچ لی برکت جو تھی نا وقت میں
جی جی جی بھی کہ
لیکن لوگ آپ بھی نہیں سمجھ رہ اللہ پاک اب بھی سمجھانا رہے ہیں لوگ لیکن
کیا ہے اگر نماز نہیں پڑھو گا تو پھر کیا اگر پورے لو کم نماز ن پڑے گے تو پھر قیامت آنی تو روری ہے پھر قیامت تو آئےی جو آئے گی
ہاں صحی بات ہے قیامت آنے کا مسئلہ یہی ہے جب کوئی ایک حادیث کا مفہوم ہے کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا دنیا میں باقی تو قیامت آئے
چلو آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگا
ٹھیک ہے فری ہوا کرو تو بتا دیا کرو آپ الگ سے بھی بتا دیا کرو کیونکہ میں تو فری ہی رہتا وں چار پانچ بجے سے پہل پہے آج تو ویسے بھی پورے د مے اگر آپ فری ہو جاؤ تو میسے زد ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیکہ چار پانچ کولے تو کر ہی سکتے ہیں
جی جی اللام علیکم
ان شاء اللہ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے دعاؤں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے